ہیلو
تو
ہیلو آپ ٹھیک ہو اچھے سے
السلام علیکم ٹھیک ہو
ہیلو ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
ہوں سبھی ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
بس بیٹھی ہوں
اور باقی سب ٹھیک ہے گھر پہ
ہاں شکر اللہ کا اور آپ کیا کر رہی ہو
آپ نے مجھے پرسوں بھیجا تھا نا وہ کچھ ہم وہی پڑیں گے
لیکن مجھے اس پہ نہیں ہے وہ
وہ نہیں ہی اس پے
سے ہاں نہیں نہیں ہے ہے
اچھاچا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں
بولو بولو
ک آج اسکول میں تم نظر ہی نہیں آئی تم کہاں تھی
ہاں میری طبیعت تھوڑی خراب تھی اس لیے گھر پر ہی آرام کر رہی تھی
اب کیسی طبیعت ہے
اب کافی بہتر ہے شکریہ پوچھنے کے لیے
ایک دوسرے کا خیال نہ رکھے تو پھر دوستی کا کیا فائدہ
بالکل صحیح کہا ویسے آج اسکول میں کیا ہوا
آج اسمبلی میں محنت ی کی اہمیت پرس بیچ ہوئی محنت ب بہت اچھی تھی
اچھا کیا کہا گیا اسپیچ میں
یہ کہ محنت کے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہر کامیاب انسان کے پیچھے سخت محنت ہوتی ہے
ہ یہ بات بالکل سہہ سچ ہے لوگ صرف کامیابی دیکھتے ہیں محنت نہیں
ہاں ویسے تمہاری فیورٹ سبجیکٹ اب بھی سائنس ہی ہے
جی ہاں مجھے سائنس بہت پسند ہے کیونکہ اس سے ہمیں دنیا کو سمجھنے میں مدد ملتا ہے
مجھے جیوگرافی پسند ہے نادیہ ندیاں پہاڑ اور مختلف ملکوں کے بارے میں پڑھنا اچھا لگتا ہے
جیوگررافی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے مجھے میپس دیکھنا بہت پسند ہے
کیا تماں تمہیں کبھی سوچا ہے کہ فیوچر میں کیا بننا ہے
ہاں میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں
ماشاء اللہ یہ بہت اچھا مقصد ہے اور تم میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں
ٹیچر کیوں
کیونکہ ٹیچر پوری نسلوں کو تعلیم دیتی ہیں مجھے بچوں کو پڑھانا اچھا لگتا ہے
یہ بھی بہت عزت والا پیشہ ہے
تم روز کتنے گھنٹے پڑھائی کرتی ہو
تقریبا تین سے چار گھنٹے لیکن میں برگس بھی لیتی ہوں
یہ اچھا ہے زیادہ دیر لگاتار پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا
بالکل دماغ کو آرام بھی چاہیے ہوتا ہے
ایسے تمہارا فیوریٹ سیزن کون سا ہے
مجھے ا باہر کا موسم پسند ہے جب ہر طرف پھول کھلتے ہیں
آ یہ ہ ہاں تو میں یہ کہہ رہیتی ہوں مجھے بھی ٹولپ گارڈن اس وقت بہت خوبصورت لگتا ہے
ہاں رنگ ب رنگ رنگ بي رنگی پھول دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے
کشمیر واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے
اس لیے تو لوگ اسے جنتے بے نظیر کا کہتے ہیں
ہاہ تم تمہیں سفر کرنا پسند ہے
بہت زیادہ مجھے نئے مقامات دیکھ نا اور نئی چیزیں سیکھنا پسند ہے
اچھا ٹھیک ہے ما آمم مجھے بھی سفر سے انسان کا تجربہ بڑھتا ہے
بالکل کتابوں سے علم ملتا ہے اور سفر سے تجربہ
واو کیا خوبصورت بات کہی تم نے
شکریہ
آپ کو ہوتا ہے مجھے بھائی فون فون کر رہا ہے ویسے تم موبائل زیادہ یوز کرتی ہو
ہیلو
میں نے بولا ویسے تم زیادہ موبائل یوز کرتی ہو
نہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ صرف ضرورت کہ لیے استعمال کرو
یے بہت اچھی عادت ہے آج کل بچے موبائل پر بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں
ہاں اور پھر پڑھائی پر اثر پڑتا ہے
اس لیے بیلنس بہت ضروری ہے ہاں تمہاری فیورٹ کتاب کون سی ہے
مجھے کہانیوں کی کتابیں پسند ہیں اور تمہیں
مجھے تاریخی کتابیں پسند ہے
ہسٹری سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے
بہت کچھ ہم بزرگوں کی قربانیوں کو اور غلطیوں دونوں سیکھتے ہیں
یے بات سچ ہے
بالکل تمہارے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا ہے
میرے نزدیک صحت سب سے بڑی دولت ہے
بالکل اگر صحت اچھی ہو تو ہر کام ممکن لگتا ہے
اور صحت کے لیے ورزش ضروری ہے
کیا تم روز ورزش کرتی ہو
ہاں میں روز صبح واک کرتی ہوں
بہت اچھی بات ہے میں کرکٹ کھیلتی ہوں
کرکٹ سے فٹنس بھی رہتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے
مزہ بھی آتا ہے بالکل صحیح کہا آپ نے اگر صحت اچھی ہو تو کام ممکن لگتا ہے
ہاں تمہارے نزدیک دوستی کی کیا اہمیت ہے
دوستی کی کیا اہمیت ہے دوستی زندگی کا خوبصورت رش تا ہے سچا دوست ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے
اور دوست وہی ہوتا ہے جو ہمیں صحیح مشورہ دے
مشورہ جی بالکل صحیح کہا آپ نے آمم جو صرف خوشی میں نہیں گم میں بھی ساتھ رہے
ایسے دوست بہت قیمتی ہوتے ہیں
تمہارا فیوریٹ کھانا کیا ہے
مجھے بریانی بہت
مجھے بریانی بہت پسند ہے مجھے پلاؤ اور کباب پسند ہے
لیکن صحت مند کھانا بھی ضروری ہے
تم وقت کی قدر کا کے بارے میں کیا سوچتی ہو
وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے پیسہ واپس آ سکتا ہے لیکن وقص نہیں
وقص نہیں بالکل اس لیے ہر لمحے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے جو وقت کی کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے
اور جو وقت ضائع کرتا ہے وہ بعد میں پچھتاتا ہے
میں پچھتاتا ہے بالکل
آج کی ہماری گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
کو ملا مجھے بھی تمہاری باتیں ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے
شکریہ امید ہے ہم دونوں اپنے سپنے پورے کریں گے
کریں گے انشاء اللہ اللہ محنت کرنے والوں کو کامیابی دیتا ہے
ہاں
اور باقی ابھی دراصل کتنے بجے جانا ہوتا ہے
درسگاہ ساڑھے چھ جانا ہوتا ہے
پھر وہاں سے کتنے بجے آتے ہو
وہاں سے سیون ففٹین تک آت تے ہیں یا سیون تھرٹی تک آتے ہیں
اچھا ٹھیک اور باقی سب لوگ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا
اور کھانا کیا پکایا کھانے میں کیا بنایا آج
آج ساد
آج سااک ہم نے بھی سااک ہی پکایا آج
ا اچھا ٹھیک
ہ اور باقی بتاؤ
اور کیا آپ ہی بتاؤ کچھ
ا آپ کی کزن کیا کر رہی ہے
بس وہ یہ
بس کو انتظار کرتی ہے اچھا ٹھیک
ہاں
باقی سب بتاؤ آپ پکنک کا کیا پلان ہے آپ
پتا نہیں وہ کل بول رہے تھے ہم گئے تھے نا کل جا چکے ہیں ہاں
چھوٹی کیا ہاں
تو وہ بول رہے تھے میں نے آصر ب
میں نے کو بلا تھا میں
جب ہم پچھلی بار گئے تھے نا وہاں دھ تری میں اس کو بول رہی تھی مزہ ہی نہیں آیا وہ باقی بورے سے سب مزہ آیا تو اس نے بولا ہاں تم چاہتی ہو کہیں اور جائیں گے ہاں ماہر بھائی کو بول رہا تھا نے بولا سنڈے کو جائیں گے لیکن انہوں نے بولا ابھی نہیں ہیں پھر ار جان بیا آیا اس نے بولا کی جائیں گے سب مل کر اب دو تین منتھس کے بعد
لانگ پروسس ہے
ہاں
چلو کوئی بات نہیں چلو پھر کرتے ہیں ہم بعد میں بازو جگہ کے تھوڑا بہت کام ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
اللہ حافظ
آ فظ